جیی
وعلیکم السلام کیا ہو رہا ہے کیا خریت
کچھ نہ سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ بس ایسے ہی سلار رہے ہیں بابو کو
اچھا واہی لگا بڑی جلدی آج
ہاں نہ سنائیں گے تو یہ گیارہ بجے رات تک نہیں سوئے گا یہ زبردستی اس کو سلانا پڑتا ہے
یہی بات ہے جاگ کے بھی کیا کرے گا اور رات بھر پریشان کرے گا ہے نا
ہاں بہت زیادہ پریشان کرے بہت بدماس ہے اور بتائیے کھانا پینا بن گیا
ہاں بن گیا لیکن ابھی کھایا نہیں ہے
ہم بھی بھی بنایا ہے کوئی خواہش نہ لیکن ہم کھا لیا
ہاں بڈا جلدی تم کھا لی کیا بات ہے بھوک لگئی تھی
ارے بھوک لگے کیا د ہاں
کیا بنائی ہو
بنایا تھا آلو پٹل کی بھجیا روٹی پھر کددو کی پوڑی بنایا ہے ٹماٹر کی چٹنی دو طرح کا کھانا بناہے
اور تو اچھی ہی بات ہے ہاں ایسے کرو اور موسم ووسم ٹھیک ہے
موسم بڑی بکار کی ہے بہت گرمی کردس بہت زیادہ گرمی ہے آج گئے تھے مارکیٹ لگا کے پٹ مار دے گا گر جائیں گے ہاں
کاھے کے لیے گئی تھی اتنا دھوپ میں تم
کپڑا لینا تھا اپنا بابو کا
آ ہ ہو کہاں پہ گئی تھی وہیں پہ
ہاں بہت اچھا اچھا ملانا یہاں کپڑا سستا بھی بھی ملتا سستے دام میں بھی اچھا بھی ملتا ہے
پیسے سستے دام میں ملتا ہو اتنا تو ہر جگہ مہنگائی بڑھا ہوا تھا وہ یہ
نہ نہ ادھر ریٹ سہی ملتا ایک دم بڑھیا اچھا اچھا کپڑا ڈنھکا
رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ کپڑا ادھر اچھا اچھا کپڑا ملتا ہے سستے دام میں
ہاںاں ہاں
ہوں بہت اچھا اچھا کوالٹی بھی اچھا رہتا ہے کپڑا بھی اچھا رہتا لیا بابو کا چار جوڑا لیا دو تین جوڑا گرمی بہت زیادہ تھانا ہے جلدی چلے آئے بھاگ گئے وہاں سے
ا ددبا اب تو بہت اچھا بہن آج کل ہم لوگ کی طرف تو بڑی مہنگائی ہے
آئیے آپ لوگ بھی آئیے تو چلیں گے ساتھ میں شاپنگ کریں مزہ آئے گا پھر
ہاں سہی بات ہے ایک ساتھ رہنے میں انسان کو بہت اچ
ہاں بہت اچھا اچھا ملتا ہے یہ ادھر گھومنے پھرنے گھومنے چلیں گے
ہاں آئیں نگے انشا ان شاء اللہ بہن وقت ہی نہ ملتا ہے کیا کریں آدمی کام ہو جاتا ہے
سب مل کے آئیے چلیے راگیر گھومے ہم تو گئے تھے گھومے
ہاں گھوم لے
ھممم گئے تھے برج وریج بنا ہوا نا بہت اچھا لگ رہا تھا ہو گیا پندرہ بیس دن پہلے گئے تھے
وہ گلاس برج بنا ہے ہم بھی بہت اس کا شہورت سنا ہے لیکن کبھی گئے نہیں ہیں
نہیں ہم تو مطلب کہ گئے ہیں دو دو بار پہلے بھی گئے تھے کنوارے میں بھی دو بار گئے تھے اور پھر گئے تین بار ہو گیا
لوگ ہی کاچھا ہاں وہاں کا نظارہ بہت خوب صورت ہے
بہت بہت جب شروع گئے تھے نا تو اس ٹائم نہیں بنا تھا گلاس گلاس بریج نہیں بنا تھا اور پھر خالی سنگل والی ٹرولی جو ہوتی ہے نا وہی تھی آ آپ تو مطلب کہ ایک مطلب ڈبا جیسا بن گیا اس میں چار آدمی بیٹھ جا آرام سے
بتاؤ کتنا اچھا لگتا ہوگا ہے نا
بہت اچھا بہت سندر ہاں ہسبینڈ کے ساتھ گئے تھے
او ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں نا تمہارے انہی کے ساتھ گئی تھی گھومنے
ہاں ہاں انہی کے ساتھ گئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا جی لگ رہا تھا کہ وہاں سے واپس نہ آئے
سہی میں ایک دم قدرت کا جو نظارہ ہوتا ہے نا جیسے پیڑ پودا ہرا بھرا پہاڑ دیکھ کے بڑی سکون ملتا ہے دل کو
پہاڑ پہ جب اوپر گئے تو اتنا بندر کی مت کہیے اور میرے بہت ڈر لگا ہے بندر سے ایک بار میرے کاٹی سے بچپن میں
ہاں صحیح بات ہے ان لوگ تو جانور سے بچے بچ کے رہنے کا ہے تو کاٹ ٹوٹ دے گا تو اور مصیبت ہے ہے نہ
ھمم ھمم
صحیح بات ہے ہاں ہم لوگ بھی ایک بار سوچا تھا ابھی میری بہن کی شادی ہوئی تھی نہ کچھ دنوں پہلے تو تھا سب کا پلان کے چلیں گے راجگیر گھومنے چلیں گے سب لوگ مل کے اکٹھے کیسے کیسے ہاں پھر پتا نہیں کیسے کیسے کیا ہو گیا نہیں جا پائے
آئیے آپ لوگ میرے کن آئیے ہم لوگ چلیں گے مل کے پھر ایک بار گھومنے پھر شاپنگ وپنگ بھی کریں گے ساتھ میں
ہاں انشاء اللہ وقت نکال کے آئیں گے ضرور ہاں سنا ہے کہ تمہارے یہاں بازار جو ہے تمہارے یہاں کا بازار بڑی سستا ہے کفایتی در
ہاں ہاں بہت اچھا کپڑا بھی اچھا ملتا ہے اور دام بھی بہت اچھا لگا اور جگہ تو جائیے گا نہ تو ایک دم لوٹ مار ہو رہا
ہاں فکس ریٹ ہے ایک روپیہ بھی کم نہ کرتا ہے ریٹھا ہم سنا ہے کہ بہت لوگ وہاں جاتا ہے خریدنے کہ مطلب اچھا دام پہ دیتا ہے
ھمم ھمم بہت اچھا تھا ان سے وہی آج چلے گئے تھے یہ آئے اتنا گرمی کیے ہوئے تھا لگ رہا تھا کہ آدمی گر جگاؤ تورنت ختم ہو جائے گا ایسا گرمی کی ہو تھا ایک دم ہٹ مارے والی گرمی تو رہتی کہیں کہ جلدی چلو لے کے جلدی چلو
بہت گرمی ہے تو تم لوگ راجگیر ٹرین سے گئی تھی
نہ گاڑی سے گئے تھے
ہاں گاڑی سے یارا ہم کو بھی بہت شوق وہاں جائے گا بہت ہم تعریف سنا ہے سب سے ہر جگہ چلے گئے ہیں بس وہیں نہ گئے ہیں بہار والے راجگر جائیں گے انشاء اللہ
انشاء اللہ جان آئیں گے کبھی تو ملوں گی آپ ہاں چلیں گے ساتھ میں ہاں ہاں سونا ہے
کل آئے گی میرے جان چلیں گے ساتھ میں کو
ہاں صحیح بات ہے چلے وہاں سونا کہ دکان میں گاؤں میں بھی ایکٹو بازار لگتا ہے ہفتہ میں
ہاں ہاں یہیں پہس ہے چڈیتھان میں لگتا تو ہی یہاں بھی اچھا بازار مارکیٹ اچ اچھا مارکیٹ ہے یہاں بھی ملتا ہے سارا سامان سستا
تو وہ پ تو ہر چیز وہیں سے خرید لیتی کہیں جا کر
ہاں زیادہ دور جائے گی دیک دقتیں نا ہو رہا ہے نزدیک سے مطلب سارا سامان ادھر ہی سے آ جا
اوہو سارا سامان مل جاتا ہے نا
ہاں جی
تو صحیح ہے پھر تو
ہمم یہی گئے تھے پھر جا رہا ہے کالتوت دن میں ڈاکٹر کے پاس دکھائے لا
اپنا کچھ نہیں خریدی
خریدا نا دو ٹھو سوٹ خریدا ایک دو ٹھو فرواک والی کرتی خریدا سیٹ والا
او فوٹو بھیجنا تو دیکھیں گے کیسا خریدی ہو تم کیسا ملتا ہے تم لوگ کے یہاں پھر کبھی موقع نکال کے آئیں گے
ہاں آپا ضرور آئیے
بیس جولائی سے نا ڈزنی لینڈ میلا لگ لگنے والا ہے یہیں پے تھوڑا سا دور ہے یہاں سے وہاں بڑی خوب سورت خوبصورت سب سامان
ہاں وہاں سے امی لائ تھا لائ تھا چھوٹا والا نمک رکھنے والا تو میرے بڑی پسند پڑا تھا تو ہم بولا تھا کی کال امی کو ہم پھر کہیں گے کہ میلا لگے گا نا تو میرے لے لے دیجیے گا چھوٹا والا بہت اچھا لگ رہا تھا بہت خبصورت
ہاں وقت ہے میں تو وہی ابھی لگے گا بیس تاریخ سے ڈیزنی لینڈ میلا
ہاں ادھر بھی لگے والا ہے لیکن دیکھیے یی نہ کنفرم ہے کی کب سے لگے گا لیکن جب بھی لگتا ہے جاماں میلہ میں لیکن ادھر سامان امان ڈھنگ کا نہ ملا ہے بس وہی چوڑی اوڑی میلا میں آنا تو پھر اچار اچار وہی جھولا وولا جھولو کھائے پیے کا بس یہی گھومتا ہے
تم بہت سمان لے تی ہو
نہ نہ وہ سب نہ یہاں ملے گا جان رہی ہیں کاچی ملے گا کانٹا والا چمچ ملے گا تو چمچ ملے گا تو جھنجرا یہی سب
یے سب کالے رہی
اسٹیل والا سامان جو دس روپے بیس روپے ملے ہے تب وہاں فال تو والا وہی سب ملا ہے میلا میں
سامان کون لے گا کوئی فائدہ نہ ہے تو سامان لے نے کا اور یے ہے نا کی جیسے ہم لوگ ہے جو ڑیز نی لنڈ لگتا ہے نا وہ تھوڑا دور ہے ڈالٹین گنج جو ابھی لگے گا ہم لوگ یہاں تو لگتا ہے ٹھنڈے کے دن میں نومبر ڈس دسمبر کے وقت لیکن اب ہاں ڈل
ہاں ڈالٹین گنج میں برسات ک میں لگا ایک بار ہم رہے تھے نا نرگیس اپپی کے ساتھ سہرپور میں تو گئے تھے جو ہم لوگ سب تو گئے تھے آپ بھی تو تھیں
نہیں ہم نہیں تھے تم بھول گئی ہم کہاں گئے تھے ہم کو تو یاد نہیں ہے ہاں ہم تو آئے تھے ہاں وہاں تو آئے تھے جب تو وہاں رہتی تھی تو
تھے ہاں نرگس اپی لڑکن اور پھر وہی مکان مالک لوگ تھیں
ہاں تو وہی تو ہم سوچ رہے ہم بہت دن سے پچھلے سال تو گئے تھے لیکن کہ سب سن رہے کہ بہت بڑا موت کا کنواں بھی آ رہا ہے بہت ای سین جھولا ہے جو سب سے بڑا ٹاور جھولا ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہے پھر کیا بول
ندی کے کنارے ہی تو لگتا ہے وہ
ہاں ہاں ایک دم ندی کے کنارے چورا ٹورا یہ سب سب ہو رہا ہے تو ہم سوچا ہے کہ اس بار وقت نکال کے جائیں گے ضرور
تو رات میں جائیے گا دن میں
نہ بہن رات میں آے کو بہت دکت ہو جاتا ہے کیسے جائیں گے دن ہی میں جائیں گے وہاں جو رہتا ہے اس کے لیے آسانی ہے نا
ہاں تو ہم لوگ تو گئے تھے رات ہی میں گئے تھے
تم لوگ وہاں رہتی تھی نا تو تم لوگ کو آسانی تھی اب ہم یہاں سے چالیس کلو میٹر سے جائیں گے پھر ادھر سے آنے کے لیے ہم کو آٹو ہی نہیں ملے گی دن ہی میں جائیں گے سامل میری دوست لگ جائے گرانے لوگ
ہاں ہاں دینی میں چل جائے گا ساتھ گھوم لیجئے گا ہمم
چ ہے کہ ایک بار دیکھ کے آتے ہیں وہاں کا بہت شوڈت سنا ہے اور بتاو
اور سب ٹھیک ہے ادھر بھی لگے گا تو جائیں گے ہم لوگ بھی جھولا جھولے میں تو بہت ڈرے لگے ا ٹورا ٹورا پھر ڈجلی لائن جو رہتا ہے وہ سب بڑی بیگار بہتی ڈر لگے ہے ایک بار تو چڑھے تھے بابو چھوٹا سا تھا جانیے گا بابو چھوٹا سا تھا اور جب اس پر بیٹھے نا اوپر وال والے پ اور جب نیچے چلے آ رہے تو لگ رہا کہ آپ پھینکا دیں گے پوچ جیں گے اس
دہی میں تو بریک ڈاؤنس پہ بیٹھے باپرے لگے کہ دام میں نکل جائے گا آ کا بھی پھرنا بیٹھنا چاہا ہاں باڑے والے پہ بھی بیٹھ جات ٹورا ٹورا پہ تو کبھی نہ بیٹھ سکے ہیں بہت خوفناک رہے ںٹوورا ٹوورا ب
ہاں بہت ہم بھی ڈر گئے تھے تم اور پھر جانیے گا گا رہا ہیں تو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جولائی پہ بیٹھے جو گھوم رہے سو گھوم رہے ہیں
ہاں بہت برا ایک تو تو میری دوست تھی نے چڑھی تھی ہم لگ کی جیت سے اگنا چڑھنا چاہتی تھی کہ میرے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے اور ہم لوگ نہ کوئی وہ کچھ نہ ہوگا کچھ نہ ہوگا ایسا کر کے چڑھا دیا جو چڑھی بڑا والا جھولا جو ٹاور جھولا اتنا الٹی کرے اس اتنا الٹی کرے اس کی وہاں لک کے جھولا رکوا کے اس کو اتارا
ہاں ہاں وہی ن زیادہ جیت نہ کرنا چاہی ویسے ہی ہم بھی جیت میں بیٹھ گئے ہیں اب گھوم گھومتے لگ رہا تھا نا کہ پورا ہاتھ پر تھر تھرا اور ابھی بھی جانیے گا اگر ہم دو تلب اپنے چڑھ جانے ہے اور اوپر سے نیچے دیکھے ہے نا تو میرا پیر تھر تھھرا لگے
ہاں صحیح بات کسی کو اونچائی سے کسی کو بہت ڈر لگتا ہے وہی بات
ہاں ہاں
ا تم لوگ کے یہاں لائٹ وائٹ ہے
ہاں لائٹ مساللہ نہیں کاٹتا ادھر دے رہا ہے
ہے ن تو ابھی تھوڑا لیٹ سے سب کھانا کھائیں گے تمے یہاں ہے نا
ہاں آپ کا نہ ہ کال ہی چ
ابھی تو تھی نہیں ابھی تھوڈا ٹائم ہے لائٹ ابھی جسٹی آئی ہے بہت ہیا لائٹ کا ڈراما ہو رہا ہے
انورائٹر ہے نا
انورٹر ڈاؤن ہو جا رہا ہے نا لائٹ کی وجہ سے لائٹ نہ رہ رہی ہے تو اور سب ٹھیک ہے نا
ہاں اور سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک